ہیلو وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہاں کیسی ہو تم
میں بھی ٹھیک ہوں
بہت دنوں بعد تمہاری یاد آئی تو سوچا فون کر کے تمہارا حال چال دریافت کر لوں سب خیریت ہے نا تمہارےگھر پر
ویسے تم نے بالکل صحیح وقت پر فون کیا میں خود تمہیں یاد کر رہی تھی اج کا دن بہت تھوڑا عجیب گزرا اور میرے گھر میں بھی سب ٹھیک ہے
خیریت تو ہے نا تمہاری اواز تھوڑی پریشان لگ رہی ہے ایسا کیا ہو گیا اج کے دن جو تم اتنی ان اجت اواز میں بات کر رہی ہو مجھے بتاؤ شاید میں کچھ مدد کر سکوں
یار مذہب کی بات نہیں ہے دراصل اج ہمارے محلے میں ایک بہت بڑا جھگڑا ہوا جو صرف ایک چھوٹے سے جھوٹ کی وجہ سے شروع ہوا دو دوستوں کے درمیان ایسی دیوار کھڑی ہو گئی جو اب شاید کبھی دب نہیں سکے گی وہ دونوں ایک دوسرے کو پر جان چھڑکتے تھے
اچھا ا یہ تو بہت دکھ کی بات ہے جھوٹ ایسی ہی چیز ہے یہ انسان کے رشتوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک جھوٹ ایک چھوٹا سا جھوٹ بول کر وہ کسی مصیبت سے بچ جائیں گے لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹ اگے چل کر کتنی بڑی تا تباہی کر لیتا ہے
تم نے بالکل سچ کہا جھوٹ بولنے کا سب سے بڑا نقصان ہی یہ ہے کہ اس سے انسان کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے جب ایک بار کسی کا بھروسہ ٹوٹ جائے تو پھر اپ چاہے جتنا بھی سچ بول لو سامنے والا ہمیشہ شک کی نگاہ صحیح دیکھتا ہے اعتبار کمانا مشکل ہے اور کھونا بہت اسان
صحیح بات ہے ہمارے دین میں بھی جو تو جھوٹ کو سب برا ہوں کہ جڑ کہا گیا ہے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے انسان کے سو جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں اور اس چکر میں انسان ایک ایسی دل دل میں دھس جاتا ہے جہاں سے نکلنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے ہر نیا جھوٹ پرانی جھوٹ کی حفاظت کے لیئے بولنا پڑتا ہے
بالکل اور سب سے بری بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والا شخص کا بھی دلی سکون حاصل نہیں کر سکتا اس کے دل میں ہمیشہ ایک ڈر بیٹھا رہتا ہے کہ کہیں اس کا جھوٹ پکڑا نہ جائے یہ ڈر اس کو اندر ہی اندر کھاتا رہتا ہے اور اس کی راتوں کی نیند حرام کر دیتا ہے سکون تو صرف سچ میں ہے
ہمم تم نے سچائی کی اہم ترین کڑی کو چھوا ہے یہ جو دل بےسکونی ہے یہ جھوٹ کا سب سے پہلا دنیاوی عذاب ہے جھوٹ بولنے والے کا زمیر اس اسے ہر وقت جن جو ہوتا ہے اگر چہ وہ باہر سے کتنا ہی خوش دیکھنے کی کوشش کرے سچ بولنے والے کا دل ہلکا رہتا ہے کیونکہ اس سے کسی بات کا خوف نہیں ہوتا
اور کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ جھوٹ بولنے سے انسان کی اپ نی عزت نفس بھی ختم ہو جاتی ہے جب ایک جھوٹے شخص کا جھوٹ سب کے سامنے کھلتا ہے تو سماج میں اس کی کوئی قدر نہیں رہتی ہے لوگ اس کی باتوں کو ہنسی میں میں اڑانے لگتے ہیں اور اس پر کوئی ذمہ داری ڈالنے سے کتراتے ہیں
ہاں ایک ایسی دولت ا ہاں یہ ایک عزت ایک ایسی دولت ہے جو چلی جائے تو دوبارہ نہیں ملتی چھوٹے شخص کو جوٹے شخص کو سمجھ میں ہمیشہ حکارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یہاں تک کہ کہ اپنے گھر والے اور رشتتے دار بھی اس کی گفتگو کی اہمیت نہیں دیتے انسان اکیلا ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی ایک دھوکے باز ایک ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا
اور اس کا اثر ہماری آنے والی نسلوں پر بھی پڑتا ہے اگر گھر کے بڑے جھوٹ بولیں گے تو بچے بچے بھی وہی سیکھیں گے بچے وہی اپناتے ہیں جو وہ اپنے بڑوں کو کرتے دیکھتے ہیں اس طرح پوری نسل میں یہ برائی پھیل جاتی ہے اور ایک جھٹا سماج جنم لیتا ہے جہاں سچ بولنا گناہ سمجھا جاتا ہے
تم نے بہت گہری بات کی ہے تربیت پر اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے جب ا ماتا پتا بچوں کا سامنے چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتے ہیں جیسے کہ فون آنے پر کہنا بول دو میں گھر پر نہیں ہوں تو بچہ سمجھتا ہے کی چوٹ بولنے ایک آمر جائز بات ہے چھوٹی عادت آگے چل کر اس کی شکاسیت کو بگاڑ دیتی ہے
صحیح کہا تم نے اور اس جھوٹ کا نقصانہ صرف رشتوں پر یا سماج تک محدود نہیں ہے بلکہ ہماری اکبت اور آخرت بھی اس سے تباہ ہوتی ہے اللہ تعالی نے جھوٹ بولنے والوں پر لانت بھیج جی ہاں ہمارے نبي صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ کی طرف یہ بات ہی کپ کپائی داری کرنے کے لیے کافی ہے
بے شک اللہ کی لعنت جس شخص پر ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں بار بارت ہو جات تی ہے جوٹ سے انسان کا رزق کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ کاروبار میں جھوٹ بول کر بہت زیادہ منافع فا کما لیں گے لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کے اس کمائی میں کوئی برکت نہیں ہوتی اور وہ پیسہ بیماریوں یا نقصانات مزایہ ہو جاتا ہے
میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کاروبار میں جھوٹ بولنا تو آج کل ایک عام رواج بن گیا ہے لوگ اپنی چیزوں کے جھوٹے ایپ چھپاتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ کے وہ بہت ہوشیار ہے لیکن دراصل وہ اپنا ہی نقصان نقصان کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا گراہک دوبارہ کبھی ان کے پاس نہیں آتا
ہاں اور ایک اور اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ جھوٹ سے سماج میں نف قرت و دشمنی پھیلتی ہے جب کوئی کسی کی کے خلاف جھوٹی گوائی دیتا ہے یا جھوٹی تہمت لگاتا ہے تو پریوار یادو بندو کے درمیان ایسی دشمنی شروع ہوتی ہے جن نسلوں تک چل جاتی ہے کتنی کتنے ہی گھر جھوٹی چگلی اور تہمت کی وجہ سے اجڑھ جاتے ہیں
بالکل صحیح کا جھوٹی تہمت تو کسی کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے کسی بے گنا پر جھوٹ باندھنا سب سے بڑا ظلم ہے اس بےگنا شخص کو سماج میں جو شراند شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اس کے کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے جس پر گزرتی ہے جوٹا شخص تو بول کر نکل جاتا ہے پر دکھ دوسرا بھوگتا ہے
ہاں اور سوچو جھوٹ بولنے والے کی رائے پر کوئی بھروسہ نہیں کہتا ہے چاہے وہ کسی اہم معاملے میں کتنی ہی اچھا اچھی صلاح کیوں نہ دے رہا ہو جو فیصلے کے وقت آتا ہے تو جھوٹ شخص جھوٹے شخص و مشورے سے الگ رکھا جاتا ہے یہ انسان کی عقل اور اس کی حیثیت کی سب سے بڑی تسلیل ہے کہ اسے مشورے کے قابل نہ سمجھا جائے
ہاں یہ بات بھی بالکل درست ہے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جھوٹ انسان ان کے اندر کا خوف ظاہر کرتا ہے جو شخص سچا ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا کیونکہ سچ کے ساتھ ہمیشہ ایک روحانی طاقت ہوتی ہے جو ا شخص اندر سے ڈر پوک ہوتا ہے وہ حالت کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا
یہ تم نے بہت پتے کی بات کہ سچ میں واقعی ایک مردانہ بہادری ہوتی ہے جو سچ بولتے ہے وہ بڑے سے بڑے نقصان کے ا برداشت کرنے کے لیے تیار رہتا ہے کیونکہ اس کی زمیر مطمئین پوتا ہے جب جھوٹا شخص ہمیشہ اپنی کمزوری کو چھپانے کی نا کام کوشش کرتا ہے
صحیح بات ہے آج کل تو لوگ دوست یاری میں بھی مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں کیا کہ ہم تو صرف ہنسی مذاق کر رہے تھے لیکن ہمارے دین میں تو مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ مذاق کا جھوٹ بھی دھیرے دھیرے عادت بن جاتا ہے اور پھر انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ جھوٹا بن جاتا ہے
ہاں مزاق کا جھوٹ بھی اتنا ہی زہریلا ہوتا ہے اس سے کبھی کبھی سامنے والے کو سچا صدمہ پہنچ جاتا ہے جیسے لوگ عام طور پر ایسی چھو ٹی خبر پھیلاتے ہیں کہ فلاں شخص کا نقصان ہو گیا یا کوئی بیماری ہو گیا صرف مذاق کے لیے سوچو اس وقت ان پر کیا گزرتی ہے یہ مذاق نہیں بلکہ ذہنی اذیت ہے
میں بالکل تمہاری بات سے متفق ہوں کسی کو ذہنی اذیت دینا بھی تو گناہ ہے اور یہ جھوٹ ہی ہے جو انسان کو عام طور پر دھو کا دہی کی طرف جھکاتا ہے جب انسان جھوٹ بولنے میں ماہر ہو جاتا ہے تو وہ ہر معاملے میں دھوکا دینے لگتا ہے چاہے وہ پڑھائی ہو نوکری ہو یا پھر اور گھریلو معاملے ہوں
بالکل پڑھائی اور امتحان میں جھوٹ بولنا اور فریب کرنا بھی تو اسی کا حصہ ہے بچے نمبروں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں نہ کا نہ کل کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سب کو دھوکھا دے دیا لیکن دراصل وہ اپنی قابلیت اور آپ نے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں ایسا بچہ کبھی سچ میں آیا کامیاب نہیں ہو سکتا
ہاں کیونکہ جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی کی گئی عمارت کبھی نہ کبھی تو گرتی ہی ہے جھوٹ کا سہارا لے کر آپ عارضی طور پر تش شہرت یا منافع حاصل کر سکتے ہیں لیکن مستقبل کامیابی صرف اور صرف محنت اور سچائی صحیح ملتی ہے جھوٹ کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے سچ ہمیشہ زندہ رہ تا ہے
جھوٹ چھوٹی عمر سے یاد آیا کہ پرانی کہانی تو ہم سب نے سن رکھی ہےر وہ گڑی وہ گ تھاریاں اور ب دیاں والی وہ روز جھوٹ بولتا تھا کہ بیڑیاں آیا بڑیا آیا اور جب سچ میں بڑیا آیا تو کسی نے اس کا یقین نہیں کیا یہ کہانی ہمیں بچپن میں سکھائی گئی تھی تاکہ ہم چو جھوٹ کہ اس بھیانک انجمن کو سمجھ سکے انجام کو سمجھ سکے
سبحان الله تم نے بہت موزون مثال دی وہ کہانیاں صرف بچوں کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے جب انسان جھوٹ کو اپنا شیعر بنا لیتا ہے تو اس کی سچی پکار بھی بے اثر ہو جاتی ہے مصیبت کے وقت پھر کوئی اس کی مدد کو نہیں آتا کیونکہ سب سمجھتے ہیں یہ پھر کوئی نیا ڈرامہ کر رہا ہے
ہوں اس لیے تو کہتے ہیں کہ سچ بول کر چھوٹا سا نقصان اٹھانا اور جھوٹ سے لاکھ درجہ بہ تر ہے جو آپ کو بڑے فائدے کا لالچ دے رہے ہو سچ بولنے سے جو پریشانی ہوتی آ تی ہے وہ عارضی ہوتی ہے اور اس کا انجام ہمیشہ اچھا ہو تا ہے لیکن جھوٹ کا انجام ہمیشہ رسوائی اور پچھتاوا ہی ہوتا ہے
ہاں چلو اللہ حافظ
الله حافظ